ہاں
اس
السلام علیکم آپ کے گھر میں س خیرییت سے
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت ہے آپ فرمائیں آپ کے یہاں سب خیریت
جی ہمارے الحمد للہ اللہ آش بہت ساری فیریتیں بہت ساری فیریت ہیں فرما دیکھیے آج کے میرے پاس ایک ٹاپک ہے آپ سے بات کرنے کے لیے گگی کرنے کے لیے مے آپ کو باتہ یہ ہے کہ پانی پینا کنے ضروری ہو گیا ہمارے لیے
بالکل بالکل صحیح گما رہے ہیں آپ گرمی کی وجہ سے پانی پینا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ بس بنا پانی کے آپ رہ ہی نہیں سکتے کھانا کھائے بنا پھر بھی رہ لیں گے ایک بار لیکن پانی کے بنا تو آپ نہیں ڈال سکتے جی
پانی کے پینے نہیں رہ سکتے دیکھیے جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی پینا کتنا ضروری ہو گیا ہماری باڈی میں سے ساٹھ سے ستر پرسینٹ پانی ہوتا ہے آپ کو بتا یہ ہوا کہ پانی کی کتنی زیادہ ویلو ہے ہمارے باڈی میں جب دھو آپ پانی پینا بہت ضروری ہے پانی نہیں پیا آپ نے سمجھ لیجے تہ باڈی ڈل ہو جائے گی ڈاؤن ہو جائے گی آپ کو پرابلمس ہو جاتی ہیں کئی ساری بیماری آپ کو بت ہے جو پانی نہ پینے سے آپ کے لیور میں کتنی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ اس بات کا اور جو آپ کو پت ہے کہ جو ہمارے مسلس ہوتے ہیں ان میں بھی ساٹھ ساٹھ سے ستر پرسنٹ پانی ہوتا ہے تو لیئے آپ کے مسلز ڈاؤن ہو سکتے ہیں پانی نہ پینے کی کمی دیک کر بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کی دن میں اگر آپ ٹائم باندھ لیتے ہیں کہ چلو آپ نے مان لیا ٹائم مان لیا کہ آپ روز صبح اٹھنے کے بعد سے ہی لگاتار ہر گھنٹے آدھا آدھا لیٹر پانی پیتے ہیں تو آپ دس گھنٹے میں آرام سے پانچ سے پانچ لیٹر پانی پی لیں گے آرام سے اندازن چار سے پانچ لیٹر پانی آرام سے پی لیں گے جس سے کہ آپ کی باڈی صحیح رہے گی الحمد للہ میرے حساب سے تو پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے آج کے زمانے میں کیونکہ پانی نہ پینے سے بہت دقت ہو سکتی ہے آپ کو بتائیے خون کا نائنٹی پرسینٹ خون میں پانی ہوتا ہے خون گاڑھا ہو جائے گا لوڈ پڑ سکتا ہے اگر پانی نہیں پیا آپ نے تو
بالکل بالل
پ ایک گلاس اگر آپ پانی سوٹنے سے پہلے میٹبولسین کے گلاس میں اگر پی لیتے ہیں چوبیس منٹ تک تیز کرتا ہے کوپی نہ چلا پت ہی آپ کوئی دماغ کا سیونٹی پرسینٹ پانی ہوتا ہے یہ بھی پینا چاہیے آپ کو کوکی
ا
یہ سب چیزیں بہت ہوتا ہے سر درد کا سب اس سے کامن ریزن جو ہے نا وہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے ہ یہ چیزیں ہے باقی تو آپ کو میں کو بتا ہی سکتا ہوں کسی کو گھٹنے اور کمر کے درد پانیانی پینے سے بڑھ سکتے بڑھ جاتا ہے اگر آپ گھٹنے اور کمر کا درد ہے تو پانی آپ کو تھوڑا کم پیے کیونکہ جیادہ پینے سے بڑھ جائے گا ادھر ڈاکٹر ہے آپ کو بتائیں گے آپ ڈاکٹر ڈٹر کی صلاح سے یہ سب چیز کر سکتا ہے اگر بیماری ہو تو باقی پانچ سے ساٹھ لیٹر م حساب سے پانی تو روز پینا ہی چاہیے
بالکل بالکل ہم بھی ہم بھی روز پانچ لیٹر پانی پی لیتے ہماری باڈی جی جی جی
بائک یہ کم پانی بھی ہوگا بھاری بیماریاں ہو سکتی ہیں کٹنی کا فلٹر جو ہے بنا پانی کے کام نہیں کرتا ہے بہت بڑی چیز اور جائےپ نے سناؤ کہ کبز سے قبض سے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو پانی کی کمی ہے آ دیکھو کسی کو لوز موشنس لگ جاتے ہیں یہ سب چیزیں تو پانی کمی باقی آپ نے دیکھا ہوگا لپس پھٹتے ہیں لوگوں کے آ کے سوکھتی ہیں وہ باڈی کے آرام نارمل کامن ریزن ہے کہ وہ پانی پینا چاہیے آپ کو اسکن جو گلو کرتی ہے نا ہماری اس کے لیے ہمیں پانی پینا بہت ضروری ہے وہ پانی سے گلو کرتی ہے نہ کہ آپ سوچیں کہ کوئی دوائیاں لگانے سے اندر سے پہاڑ سے کچھ لگا کے گلو ہو جائے گی
بالکل آپ صحی فرماے ہیں ہم جتنے زیادہ پانی پئیں گے ہماری باڈی اتنی اچھی رہتی ہے جی ہم بت صحیح س رہا
ہائی رہتا ہے تو پانی چیک کرو آپ خون گاڑھا ہو سکتا ہے باقی بی پی لو ہے تب بھی
پانی ہی آتا ہے کیونکہ والیوم بڑھتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی
جی جی آپ بک
باقی اپنے کئی و فون چلا رہ ہو آپ اسکرین دیکھ رہ ہو تو آج بیس منٹ میں آپ دو گٹ پانی پیو کیونکہ آپ کی آنکھوں پہ سیدھا اثر پڑ رہا ہے
بالکل آپ صحی فرما رہے ہیں
جی جی جی اب آپ سمائیے آپ کو کیا لگتا ہے پانی پین کتنا ضروری ہو گیا ہے
جی ہماری شریر کے لیے پانی پینا ہمارے جسم کے لیے اگر ہم بولیں پانی پینا بہت امپورٹنٹ ہے بنا پانی کے ہمارا جو شریر ہے جسم ہے وہ کام نہیں کرے گا کھانے کے بنا ہم پھر بھی رہ لیں گے لیکن کاا جسم خراب ہو جائے گا اور آپ دیکیں گے اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو ہمیں چکر بھی آنے لگ جاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی کا دھیان رکھنا چاہیے گرمی کی ہو جائے
میں تو ایک کو کہوں گا آپ کو کہ دیکو انرجی ڈرنک اگر آ پیتے ہو نا تو وہ نہ پی کے اگر ہمپ نے دو گلاس پانی پی لیا تو آپ کی باڈی ایک دم سے فریش ہو جائے گی آپ کو ضروری نہیں ہے ن ایڈیٹنگ پینے کی بق ان الٹی بار بار ہوتی ہے دن میں ڈھائی سے تین لیٹر پانی رولے بنا کر پیو رے مرنے کہ ہلکا ابالو ہلکا سا ابال لو پانی کو اور وہ ایک اکٹھا بھی ہوا پھر ایک بار میں آپ کو الٹی ہوگی پورا پیٹ صاف ہو جائے گا آپ کا بگ نے گھٹنے کی
پرر مارے ہیں دیکھیے ہم نا پانی کو بہت الگ الگ طرح سے بھی لیتے ہیں جیسے کئی بار ہم ڈیٹاکس واٹر بنا لیتے ہیں کئی بار ہم نیمبو پانی بنا لیتے ہیں کئی بار ہم شربت بنا لیتے ہیں کئی بار ن ہم او ایس گھول میں لے لیتے ہیں کئی بار ہم نمب پانی کے روپ میں کئی بار ہم ٹینک سوچتے ہیں کہ ٹینک وغیرہ لے لیں الیکٹرول لے لیں تو پانی کو ہم الگ الگ فارمیٹ میں لے لیتے ہیں
بالکل بالکل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہ ہوں نا کہ گھٹنے کی جو صفائی ہے اس کا سب سے بڑا سب سے بڑا طریقہ خالی پیٹ آپ دو گلاس پانی پی لو آپ کے گھٹنے کی ایسی صفائی ہوائے گی جو دل کے مرض کے لیے ہوتے ہیں انہیں پانی کی لمٹ بتاتا ہے ڈاکٹر پر بالکل بند نہیں کر سکتا پانی پاؤ گے پانی تو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو بتائیے دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈھائی سے تین لیٹر کا پانی کا ٹارگیٹ رکھ لو پانچ لیٹر تک کیونکہ وہ تو آ کو پت ہی بہت ضروری ہے باقی موبائل میں آپ ایک گھنٹے کا ریممبر لگا سکتے ہو پانی کے لئے کھانا کھاتے وقت آپ گھٹ گھٹ کر کے پانی پیو کھانے کے ترنت بعد آپ تیس منٹ پانی اوائڈ رکھو کیوںک آپ کو بتائیےا کھانا اوپر سینے میں ہوتا ہے اپ تیس منٹ تک اوائڈ رکھو کو کیونکہ میں نے وہ صحیح سے پھر ڈائجیسٹ نہیں ہو پا پاتا ہے باقی پلاسٹک کی بوتل کی جگہ آپ اسٹیل یا گلاس کی بوتل یوز کرو اور اگر آپ کے کوپر کی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے
بالکل آپ صحی فرمان رہے ہیں کوپر کی بوتل میں پانی پینا دیکھیے بہت اچھا رہتا ہے لیکن جی جی ٹھنڈا پانی بہت کم پیتے ہیں دیکھیے نا ا تھوڑا موسم بھی ٹھنڈا ہونے والا ہو رہا ہے تو ٹھنڈا پانی تھوڑا کم ہی دیکھر تازہ پانی زیادہ بیٹر رہتا ہے
یہ ہے باقی دیکے میرے حساب سے تو پانی پینا بہت ضروری ہو گیا آج کے ٹائم میں
بالکل بالکل صحیح سمان دیکھیے نا ابھی گرمی میں اتنی زیادہ ہے دھوپ نکلتی ہے تو پھر لو لگ جاتی ہے پھر دھوپ میں جاتے ہیں باہر تو بی پی لو ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا وہ تو اگر پانی کا انٹیک پور ہوگا تو مے بڈی ہائڈریٹ رہےی ج ہماری تھوڑی کم بیماریاں ہوں گی سورت آ والی اگر ہمار بڈی آلریڈی ڈی ہائڈریٹ رہ گی تو ہماری باڈی پ بہت جلدی سے بیماری کوکڑ لیتی
یہ بات تو ہے یہ بات تو ہے یہ بات تو اب ک صحی ہے لیکن میں آپ کو وبا دور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے بتایا آپ یہ والی بات کہ باڈی ڈییہائیڈریٹ لی موسم چلو مان لو ٹھیک ہو جاتا ہے اب تو موزوں مال کر کے سدھر رہا ہے تو پھر اس کے بعد بھی لیکن پانی کی ضرورت تب بھی ہے دور نہیں کی گرمی ہے تبھی پانی پینا کیکہ پانی تو دیکھو نارمل چیزیں آپ سردیاں آ جائیں گی تو آپ کو گرم کر کے پانی پینا پڑے گا کیونکہ باڈی کی نیڈس ہے نا ا کوئی بھی بیماری ہے اگر آپ کو سب پہلے آ کے اندر پانی کی کمی کو پوری ہے نا تو بیماری آپ کو آسانی سے آپ پہ ہارم فل ہی نہیں آ سکتی ہے
آپ بات سیکھے گرمیوں میں جو ہوتا ہے ہم پانی پینا ہے نا بہت آسانی سے ہم گرمیوں میں جی جی گرمیوں میں ہم پانی بڑی آسانی سے پی لیتے ہیں لیکن سردیوں والا پانی پہا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیہ پانی نا ہمیں پیاس لگتی نہیں سردیوں میں کم لگتی ہے تو ہم پانی پنے تھوڑا بھول جاتے ہیں تو ہم میں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم میں بتاؤں گی کہ آپ کیا کریں ہیں اگر آپ پانی بنا پھولاتے ہیں تو ایک پانی کی بوتل میں نا پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لیں تھوڑا نارمل پانی مطلب تھوڑا گرم ہلکا سا گنگنا پانی آپ کو نا پھر پینے پانی پینے اچھا بھی لگےا تو پھر آ وہ گنگنا پانی پیجیے تو آپ کو کو پانی پینے کا یاد بھی رہے گا اور ملٹن کی بوٹل میں رکھ لیجیے
میرے حساب سے یہ والی بات میں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا کہنا چاہا لیکن سردی میں پت کیا ہوتا میں بتاؤںا اگر آ ہلک سا گرم پانی پیتے نا گنگنا تو پانی پیکا پھیکا سا لگتا ہے اور اس چکر میں لوگ پینا نے چاہتے ہیں لیکن گرمیوں میں بھی کہتا ہے ہلکا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کا سواد اچھا لگتا ہے پینے میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھے الائچی ڈالنے کچھ لونگ ڈالنے اس میں سونف ڈالنے ہلکا سا اس پانی کو برم کر ل ہلکا سا وہ ایک فلیور بن جاتا ہے اور پھر اسے پیے ہلکا گ اسے آپ گوٹ گڈ گ گوڈ گوڈ
جی
تو آپ کو بہت صحیح رہے گا آپ کو پانی پینے میں یہ چیز ہے باقی میرے سے تو یہ ایسے ہی پینا چاہیے پانی کو
دیکھیے ہاں بالکل صحی فرما دیکھیے آمب بھی میں بتا رہ ہوں آپ سے میں بھی دیکھی چار لیٹر پانی جو ہوتا ہے دن کا سوچ سک کم سے کم چار لیٹر پانی ت پی لوں پر اس سے زیادہ ہی انٹیک ہو جاتا ہے تھوڑا میں ہیلتھانشیس ہونا سوچ رہی ہوں تھوا پانی وانی کا دھیان رکھتی ہوں اپنا تھوڑا پانی کا ڈائٹ کا تھوڑا ہیتھی د ہونا چاہی مسم بھی تھوڑا خراب ہے اور پانی کے بابے میں تو اف کورس ہونا ہی چاہیے لیکن پانی اوائڈ کرنا ہی چاہیے جب پانی ملے آپ کو پی لینا چاہیے پانی پیو گے توپ کا پیٹ تھوڑا اچھا رہےا ہیلدی رہےا باڈی بھی اچھی رہےی
ساب سے بالکل اوائڈ نہیں کرنا چاہیے پانی پینا بہت ضروری ہو گ آج کے ٹائم میں اور میں آپ کو یہ بھی فرمانا چاہوں گا کہ پانی پینے کتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ بندے پانی نہیں پیتے نا پانی کی کمی سے انسان کی موت سب سے پہلے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک ٹائم کی روٹی چھوڑ دو چل جائے گا میں کہہ رہا ہوں روٹی چھوڑ دو ایک ٹائم کی چل جائے گا لیکن پانی پینا بہت ضروری ہو گیا ہے بہت ضروری ہو گیا پانی پینا پانی سے کتنی ساری بیماریاں لگ رہ ہیں نہیں پینے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دیشوں اس میں تو پانی نصیب بھی نہیں ہو رہا ہو نصب ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی ویلیویکھ لیجیاہیے نا آئی میں ایک بہت بڑے یٹیوبر کی ویڈیو دیک رہا تھا مٹر وس کی تو وہ ایک گاؤں میں گیا تھا ان نے وہاں پر پانی کو مطلب پمپ پمپ لگوائے تھے پانی کے لیکن وہاں پر لوگ جو تھے وہ گندا پانی پی لیتے ہے گندا کنویں سے گندا پانی نکال کے پی جا وہ کہ بتائے اور بیکٹیریا والا پانی پیا تو انہیں بہت الرجی بیماریا لگ رہی ہیں لیکن وہ پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے باڈی کے لیے تو یہ چیز کا نے بہت پریشانی اٹھانی پڑی
دیکھیے نا پانی جی پانی کا جو ہمارے ہماری لائف میں ہماری زندگی میں ہر کسی کے انسان کی زندگی میں بہت مہتوپورن ایک استھان مطلب ایک جگہ ہے پانی کی دیکھیے ہم کچھ بھی پی لے کولڈ ڈرنک پی لے کچھ بھی پی لے لیکن پانی پانی ہی رہےا آپ کتنا بھی کولڈ ڈرنک پی لے آپ کتنا بھی چائے پی لے لیکن آپ کا پیاس پانی سے ہی بجے گا
بالکل جو آپ کی پیاس ہے جو اصل پیاس ہے آپ کی اندر کی روحانی پیاز جو ہوتی ہے وہ پانی سے ہی کھا خم ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ ختم نہیں ہو سکتی یہ بات تو صحیح فرمائیے آپ
میں
بالکل کہ دیکھیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کری بہت اچھا لگا مجھے آ نے گفت گو کری پانی کے ڈبی پہ آپ نے ہمیں کچھ سکھایا تھوڑا بہت ہم سے بات ہوئی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی باقی پھر کرتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ گفتگو اللہ حافظ
خدا حافظ